اور
ہلو
ہاں جی آواز آ رہی ہے
جی ہاں سلام و علیکم
جی جی میرے کو تو بولنا نہیں آتا ایسے
اسکے ہاں
اب پڑائی نہیں آپ اتی رہی
جی جی جی چاہے جیسا کریے اور بتائیے کیسی ہیں
بس ٹھیک ہے پر میں بہت درد ہو رہا ہے میں بولی تھی ریسٹ بھی کر دیتے ہیں اور بتائیے کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں چائے پی رہے تھے پی لیے سب لوگ فری ہو گئے چائے وائے پی کے اب کھانے کی اب کھانے کی تیاری ہوگی
بھائی ہم عورتوں کی زندگی یہی تو ہے کھانا بناؤ ہی کرو وہ کرو
کھاؤ پیو بس
پھر کالج کا ٹائم کیسا چل رہا تھا پہلے کیسی زندگی تھی اور اب کی زندگی کیسی ہے بتاؤ
پہلے کی زندگی اتنی اچھی تھی اتنی اچھی کچھ کہنے کے لیے نہیں کیا بتاؤں میں تو پھر سے پہلے اس زندگی میں جانا چاہتی تھی نہ کسی کا وہ نہ کوئی نہ چیز پرمیشن لینا نہ کچھ بس ممی نا بنا کے کھلاتی تھی ہم لوگ پڑھتے تھے نہ اور کالج میں مزے کرتے تھے گھومتے ٹہلتے تھے پھر گھر
دیکھلو دیکھلو کتنا پورتن آ جاتا ہے نا
ہمم نہ کوئی بچے کی ٹینشن نہ کچھ اب تو مطلب جب بچہ ہو گیا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مطلب یہ کہاں سے آ گیا کیوں یہ آ گیا اتنی جلدی ہم مطلب جب سوچتے ہیں نا تب لگتا ہے کہ کہ مطلب کہاں ہم سنگل تھے کہاں ہمارے ساتھ دو دو لوگ اب جڑ گئے ہیں میرا بچہ اور میرے ہسبینڈ دونوں لوگ
اب ان لوگوں سے جڑنے سے پھر ان کی پوری فیملی جڑ گئی نا واپ تو ایک نیی فیملی جڑ گیئ اب جب اپنی فیملی میں وہاں رہتے تھے تو بنداس رہتے تھے اپن کو کچھ ذمہ داری نہیں پتہ چلتی تھی نا کیا ہے کیا ہے گھر میں کیا ہے کیا نہیں ہے کیا اپنے سے کیا مطلب ہے اپنے کو کھیلنے کا بھی چانس بیٹھ جاتا تھا کھیل بھی لیتے تھے سب کچھ لیکن یہ سب جھمیلے سے تو دور تھے نا کیا سمج ہی نہیں تی اب دیکھو کہاں سے کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے زندگی میں
ہوں بہت دقت ہوتی ہے
ان کے نخرے جھیلوں ان کے نخرے جھیلوں ان کے نخرے جھیلوں بھائی ساس س سر بھائی بہن انکے سب کوچ ہوتے
ہاں پھر سب کی فرمائش پوری کرو کسی کی یہ فرمائش ہے مجھ مجھے یہ نہیں کھانا مجھے وہ نہیں کھانا مجھے یہ نہیں پسند ہے
ب اپنے کو کیسا لگتا ہے نا تو اپنے کو لگتا ہے بھائی ہم لوگ کو کیا پسند تھا اور ہم لوگ کہاں آ گئے ہیں کہاں ہم لوگ سوچ تے ہمکو یہ نئی کھانا اب ہم لوگوں کو ہی سننا پڑتا کہ ہم کویے بھی کھانا بے چے پزے بنا کے دو یہ سب پلٹی مار جاتا ہے نا زندگی میں یہ سب
اور کیا ہے یہ بنا کے دو وہ بنا کے دو ہمیں یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے ارے اتنی ماتا بچی ہو جاتی ہے کچھ کرنے کے لیے نہیں ان لوگ کے پیچھے
اور اس پہ بھی نکس نکل جاتے ہیں ایسا بنا دیا ویسا بنا دیا
ہم اجیز ہوں دعوت رہتی ہے جس دن نا اس دن اتنا سکون ملتا ہے اتنا سکون کچھ کہنے کے لیے نہیں چلو آج کھانا نہیں بنانا پڑے گا کہیں باہر سے کھانا پڑے گا
اب ایسا دل کرتا کہ ایسے آئے دن دعوت رہتے زیادہ اچھا ہے
جب دعوت آتی ہے جب یہ سب سے پہلے میں تیار ہو جاتی ہوں کہ کہیں مطلب کہیں پیچھے نہ چھوٹ جاؤںا ہت میں پھر مجھے بنانا پڑے گا کھانا
ہاں وہی بات ہے نا جب جب بنانے والے وہ رہتے ہیں وہ پہلے ہی تیار ہو جاتے ہیں بھائی اب چھوٹ رہتا ہے
ہاں تیار ہو جاؤ تو مطلب خود ہی لے کے جائیں گے خود ہی بولیں گے کہ چلو اب تیار ہوگی اب چلیں ساتھ میں جلدی چلیں اب دعوت میں ورنہ پھر کہیں گے کہ اگر جب دیر سے تیار ہو تب یہی بولیں گے کہ بہت لیٹ لگاتی ہے اس سے بڑھیا میں جاؤں ہی نا دعوت میں اس کی وجہ سے ہے
ہاں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اتنا لیٹ پہنچیں گے تو لوگ بولیں گے اتنا لیٹ آ رہے
بہت ہسبینڈ کا یہ ہوتا ہے نا کہ مطلب یہی دعوت کے لیے کہ مطلب تم لوگ بہت لیٹ میں آئے
ہاں کیا یہی بات دعوت میں آنے کے لیے اتنا لیٹ آ رہے ہو کہ یہاں بنانا کھانا ہو تو ک تنا لیٹ آؤگے
ہاں صحیح بات
وہی تو آج کل سے دعوت میں جاؤ تو بھائی بنا بنان مل جاتا ہے اور جب پہلےکی دعوت لوگوں کو ملتی تھی تو ان کے گھر یا ان کے گھر جا کر بنانا ہی پڑتا تھا اب کی دعوت ایسی ہو رہی ہے بھائی بس آنا ہے آ جاؤ ساری چیزوں کی ویوستھائیں رہتی ہیں ایسے ہم لوگ گئے تھے نا شادی میں تو ہم لوگ سوچتے تھے کہ ارے اچھا ہے سادی سادی سادی سب کے گھر پ ایسا اپنے گھر پر کھانا بنانے کا چانس ہی نہیں کرتا تھا تو ہم لوگ بولے دیکھو ایسے ٹائم نکل گیا اپنے تو کھانا بنانا نہیں پڑے گا کون کرتے کھانا بنائے ادھر لگے رہتے یہ بنانے والے اپنا بنا لیں گے
پہلے پہلے تو ایسا رہتا تھا پہلے دعوت بھی آتی تھی تو ان کے گھر پہ جاؤ تو کھانا بناؤ بنانا پڑتا تھا تب وہ نہیں اچھا لگتا تھا تب کھانے کا کیا فائدہ ہے نا
ہمم وہی بتا رہے سب ایسا تھا کہ بھائی آجاؤ دعوت دے دیا ہے پوری فیملی کا آؤ گھر پہ بناؤ
ہاں بھیا وہ نہیں اچھا لگتا تھا یہاں گھر پہ بھی پیسو پھر جا کے دوسروں گھر پہ بھی
ہاں توب ایسے لگتا ہے کاہے کی دعوت دیا
اچھا ایسے بڑھیا چاو ہی نا اپنے گھر پہ دو روٹی کھا لو آرام سے وہی سکون ہے
اور سب پہلے کی دعوت میں یہ رہتا تھا جب تک ل ہم جا کر اتنا ٹائم تک اتنے لوگوں کا بنائے ہوئے اتنے دیر میں تو اپنے گھر پ بنا کے کھا کے سو بھی جائیں گے
ہاں
ایسا ہو جاتا
لیکن آپ کا سسٹم اچھا ہو گیا ہے آپ نہ بنانا پڑتا نہ کچھ بس ریڈی ہو کے تیار ہوکے اچھے تو پہنچ جاؤ
ابتو لوگو کو بس تیار ہونے کے لئے ٹائم کم پڑ جاتا ہے یہ کتنا تیار ہوئے
ہ ہ اسے میں ہسبینڈ ل کچھ کرتے رہتے ہیں کے کال کتنا دیر کرتی ہے ابھی جلدی تیار نہیں ہوئی اور پھر یہ بولتے جاؤ جاؤں میں تجھے نہیں لے کے جاؤں گا میں خود ہی اکیلے چلا جاؤں گا
ہاں یہی بولتے تم لوگ تم عورتوں کا نا جنجٹ ماری بہت رہتا ہے اتنا ٹائم لگاتا ہے تو لوگ ریڈی ہونے میں اب ہم کہتے ہیں کہ بولنا آسان ہے جگہ پرگہ و اپنے آپ کو تو جا کر کرو تو پتا چلے گا تو پھر کرنے کی ضرورت کیاے جیسے رہنے کا ویسے چل دینے کا جے گیاؤ بابا ایسا بن جاتا ہے پھر اتنا ٹائم عورتیں بیسٹ کر دیتی ہیں ہاں
ہاں صحیح بات ہے
ہم تو تم لوگ تو اتنا لیٹ ہو تھا تم لوگ تو بس ٹی شٹ سٹ پینٹ تو پہلے کھڑے ہو جاتے ہے
ہاں ان لوگ کا صحیح رہتا ہے ان لوگ کا دقت نہیں رہتا ہے
بچے لوگ کو بھی نہیں تیار کر کے تیار ہو جاتے
ہمم اور ہم لوگ کو تو بچوں کو تیار کرو اپنا تیار ہو اپنا ساڑی پہنو آ اور اگر پوری فیملی ساتھ میں گئی تو ممی کو بھی تیار کرو بڑی دقت ہو جاتی ہے
اچھا ابھی تو ابھی تو بابو نہیں جاتا کہیں ابھی اس کا اسکول وغیرہ جب سب کروائے تھے گے تب اور تبھی ایک اور کام رہے گا
ت ہم کی صبح اٹھ کے ترنت پہلے نہا دھو کے ٹفن بناو اس کا پھر اس کے بعد گھر کا کھانا پھر اس کے بعد کام آتا ہے پھر اس کے بعد سب ک سنو ارے بہت کام رہے گا میرا تو سوچ سوچ کے دماغ خراب ہوتا ہے
سوچوں اگر وین وغیرہ کی ویوستھا ہو گئی تو وہ لے آئے گا لے جائے گا اگر کہیں کہیں ہو تو لوگ پیرنٹس جاتے ہیں چھوڑنے کے لیے لاتے ہیں لے جاتے ہیں ہمارا تو یہی ہے جانا پڑتا ہے لانا پڑتا ہے
ارے تب تو اور دقت ہو جاتی ہے آپ کو
ہاں
گھر بھی سنبھالو بچوں کو بھی لے کے آؤ اور پھر تھوڑا ٹائم بھی نکالو اپنے لیے بھی
بہت زیادہ بہت کام لیتا ہے اکیلے انسان کو کرنے کے لیے بہت کام ہو جاتا ہے
جی پھر اچھا بھی نہیں لگتا ہے
ہاں وہی تو سوچتے ہیں کہ کون سے جھمیلے میں چلے آئے پتہ نہیں کون بولتا ہے شادی بیاہ کا سسٹم رکھنے کا اپنے گھر پہ رہ ہو اچھے سے مزے کرو نہیں تو یہاں آ جاؤ ساس کا نخرا جھیلوں سسر کا نخرا جھیلوں دیور دیو ن پ جٹ جٹھانی کا ج سب کا مینج کرو کہاں ہاں کیا بولنا ہے میں جب ہم لوگ کی شادی نہیں ہوتی تب ہم لوگ کے پاس کس کو بھی بول کہ تھے کیا کہ تھے ابھی تو دس من سوچنا پڑتا ہے کہ وہ کیا بولے کہیں کہیں ہمارے بولنا ان کے لیے غلط نہ ہو جائے
صحیح بات ہے بڑی دقت ہو جاتی ٹھیک ہے پھر میں تھوڑا کام وام کر لوں پھر آپ کو میں کال کرتی ہوں
نہیں نہیں ابھی کہاں جا رہے ہیں آپ
سوچ رہے ہیں کام وام کر لو تھوڑا بچا ہے کام پھر اس کے بعد میں کال کرتی ہوں آپ کو بچہ بھی جگنے والا ٹھیک ہے
ابھی سو ہے
ابھی سو رہا ہے
ارے باپ رے کتنا سوتا ہے وہ رات کو تو بالکل بھی نہیں سوئے گا ساڑی پے بجائی دی ہے
ٹھیک ہے پھر میں رکھ رہی ہوں ٹھیک
ہاں ٹھیک
ج بائے بائے
اوکے بائے